السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سنائیے کیسی ہیں آپ
بس سب خیریت آپ بتائیں وہاں پہ سب کیسے ہیں
جی بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے آپ سنائیے وہاں سب خیریت
جی جی آپ کے ملک میں تو ہم نے سنا ہے بہت ترقی ہو رہی ہے
بس بالکل بالکل
یہاں بھی سب خیریت ہے یہاں تو کافی زیادہ سب کچھ ڈیولپڈ ہے بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے میں نے سوچا کہ آج باجی کو فون کر کے پوچھا جائے کہ وہ بھی کہاں تک ڈیولپ ہو چکی ہیں آگے بڑھ گئے ہیں
بہت اتنی ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اتنا اضافہ ہو چکا ہے پہلے اس زمانے میں ہمارے ٹائم پہ تو کچھ بھی نہیں تھا نہا فوننے تھی نہ آن لائن کتابیں تھی نہ کوئی پڑھائی تھی اب کیا ہے اب تو ہر ایک چیز آن لائن ہے سب سے زیادہ آپ کو گھر بیٹھے آ فون کے ذریعے کچھ بھی چیز حاصل کر سکتے ہو کوئی بھی جانکاری کہیں آنا ہے کہیں گھومنے جانا ہے کسی چیز کی پلاننگ کرنی ہے یا پہلے کیا ہوتا تھا کہ کہ اگر ہمیں کوئی بینک سے ریلیٹڈ کام ہے تو بینک جائیں گے وہ تبھی ہو پائے گا بڑے بزرگ نہیں جا پاتے اب کیا اپنے گھر بیٹھے فون کے ذریعہ آ کام کر سکتے ہو ماشاء اللہ اتنا ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے اس حساب سے سے اتنا اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے زندگی میں کافی اس کا گہرا اثر بھی ہوا کیونکہ پہلے لوگوں کے پاس وقت تھا تو چلے جاتے تھے وہ آج کے معاشرے میں کچھ لوگوں پہ وقت نہیں ہے پیسہ تو ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے اور جس حساب سے ٹیکنالوجی ہے وہ گھر بیٹھے اپنا کام آسانی سے کم سے کم وقت میں کر رہے ہیں تو اس سے نا لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوا
جی جی باجی دیکھیے اگر اسلام جو ہے کبھی بھی ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں تھا بٹ اگر ٹیک ٹیکنالوجی کا استعمال حلال اور فائدے مند اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اللہ کی نعمت تھی دیک ملک ہیں کتنے دیش ہیں کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے ان کی ایجوکیشن ان کی پڑھائی لکھائی ان کی تعلیم جو ہے انہیں آگے بڑھا رہی ہے دیکھیے ایک دیش تبھی آگے بڑھتا ہے جب اس کہ دیش کے جو جتنے بھی نوجوان ہیں انہیں اچھی ٹیکنالوجی کا پتا ہو وہ اچھی ٹیکنالوجی سے آگے بڑے آج کل دیکھیے کھیتی باڑی میں بھی کتنے کتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے لوگوں کو وہ کتنی اچھی اچھی فصلیں کتنا ا اچھا کھانا سمے پہ ہر وقت مل پاتا ہے ورنہ پہلے لوگ بھوک مری سے مر جاتے تھے کہتے تھے کہ اس دیش میں دودھ نہیں ہے کھانا نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے اب تو دیکھو ٹیکنالوجی سے ان کو سچائی کے لیے بیج مختلف طریقے کی چیزیں کتنی کتنی طریقے کی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں
بالکل وہی دیکھو جب سے ٹیکنالوجی آیا اس حساب سے ہم مختلف مختلف طریقے کی چیزیں کام کرنا یا اچھے برے طریقے کا کھانا بنانا یا کہیں آنا ہو کہیں جانا ہو ہر ایک طریقے سے آسانی پیدا ہو گئی پہلے ہمیں جانا ہوتا تھا ایک ایک دو دو گھنٹے پہلے نکلنا تاکہ ہمیںر آسانی سے سواری مل جائے کیا ہوتا ہے اپنا گھر بیٹھے ریپیڈو بک کر لی اولا بک کر لی آپنے گھر پہ آ گئی ایک آھ منٹ میں اور آپ کو پک کر لیا آپ تو یہ آسانی ہے کوئی آن لائن شاپنگ کرنی ہو آن لائن گھر بیٹھے پسند کر لیا آڈر کر لیا لیکن جس حساب سے فائدے ہیں پھر اس کے نقصان بھی ہیں
جی باجی پر نا نقصان اس حساب سے دیکھیے ہمارے اسلام میں تو یہ سب کچھ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر آپ اس کو غیر ضرورتن استعمال کریں گے اس کے نقصان ہی ہے پر ٹیکنالوجی کے فائدے اتنے ٹیکنالوجی سے ہم دینی اور دنیا والی علم جو ہے نا دنیاوی علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے دیکھیے پہلے جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں مالویو کے یہاں جانا پڑتا تھا حدیید اور اسلامک لیکچرس جو اب یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے سے دیکھ کر اور سنے جا سکتے ہیں پہلے دیکھیے ہمیں ہماری امیوں کو کتنی پریشانی ہوتی تھی آج کل تو دیکھیے امی کو ہم فون کرتے ہیں اور فون پہ ہی وہ ہمیں کتنی ساری حدیت اور کتنی اسلامک لک چرس سنا دیتی ہیں جب بھی دل کرتا ہے کبھی آ ہمارے گھر کے اندر مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سب جگہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے مطلب سب کچھ غلط غلط سا لگ رہا تھا تو ممی امی نے مجھے سلاح دی کہ تم جو ہے قرآن کی آیتیں جو ہے اپنے فون پر چلا دو تو تمہیں پرسکون ملے گا تو میں نے وہی کیا کہ امی کی بات مانی قرآن پہلے پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا کتنی ہمیں حدیید پڑھنے کے لیے تو اب جو ہے فون پہ چلا دو تو ہمیں بہت سکون ملا باجی اپ وشواس نہیں مانیں گی کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالی کی نعمت ہم پہ برس رہی ہے
بےشک بالکل دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہمیں قرآن پڑھنا ہے یا دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہمیں استاد کے پاس جانا ہوتا تھا تو وہاں بیٹھتے تھے پڑھتے تھے تو وہاں کا ایک الگ ہی مزہ تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے اب اس حساب سے لوگوں کو پہ وقت نہیں ہے اور پھر جیسے کم عمر کے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں پڑھنے چھوٹے بچے جو سمجھدار ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے نہیں جا پاتے تو ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے فونوں پہ آج کل اتنے اچھے اچھے مفتی صاحب ہیں کسی کا بھی بیان سنو ایک یہ ون بائی ون کر کے بہت سارے پارٹ ہیں ان کے تو ہمیں گھر بیٹھے دین کی تعلیم حاصل ہو جاتی کہیں جانا بھی نہیں پڑتا ہے نا اور رہی بات قرآن کی تو ماشاء اللہ اگر شروعات کرو پہلے دن سے تو نئی نہیں آج ایک آیت پڑی کل دوسری آیت پڑی تو لگتا ہے کی ہاں ماشاء اللہ کچھ کیا ہے ہم نے
جی جی باجی دیکھیے پہلے اگر کوئی بیماری ہے ہاری ہے ہمیں ہاسپ ہسپٹلس ڈاکٹرس چاہیے ہوتے تھے اور ان کے پاس اس طریقے کی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی کی وہ جان بچ جا سکیں وہ اپنی طرف سے پوری ممکن کوشش کرتے تھے دیکھیے آج کل ٹیکنالوجی آنے سے ہم پیٹ کے اندر کا بچہ تک دیکھ سکتے ہیں ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے پورا شریر ہمارا دکھائی دے جاتا ہے کیا پریشانی چل رہی ہے ورنہ پہلے تو علاج ملنے مشکل نہیں ممکن نہیں تھے اور آج تو مشکلیں بھی آس آسان ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی آنے سے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد اور سدقا بھی ہم سب آن لائن کر پاتے ہیں دیکھیے ہمارے ملک میں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے صدکا کے لیے اب تو اتنی آن لائن سستھائیں آ گئی ہیں کی ہم وہاں پر سدکے بھیج دیتے تے ہیں بھوکوں کو کھانا بھیجنا ہو تو ہم ڈونیٹ کر سک تے ہیں تو یے ساری چیزیں جو ہیں آن لائن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیکنالوجی ہر چیز میں آئی ہے دیکھیے کتنا دیش ترقی کر رہا ہے آج یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں
بے شک بالکل بالکل بالکل تو یے سارا ٹیکنالوجی اور سائنس کا ہی کام ہے کیونکہ اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو آج بھی ہم وہی پرانے زمانے میں جی رہے ہوتے گھر بیٹھ کے دو دو پیسے کمانے کے لیے گھر میں کچھ کام کر لیا آج کل تو اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے تو فون اینڈرائڈ اپنے فون کے ذریعے کوئی اچھی اچھی اسکل سیکھ لی گھر بیٹھے کام کر لیا مطلب کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا اور پہلے کے ٹائم میں پیسے دینے پڑتے تھے اب یے کم سے کم ٹائم میں اپنا گھر بیٹھے فون سے سیکھ لو
جی جی با جی بالکل صحی کہہ رہی ہیں آپ دیکھیے پر ٹیکنالوجی کا جسے کہتے ہیں نا ہماری انسانیت پے بھی بہت اثر پڑ رہا ہے سوشل میڈیا کا اگر غلط استعمال وقت ضائع کرنے کے لیے کیا جائے تو ہماری جو ہے غیر ضرورتے اتنی بڑھ چکی ہے جس سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور دیکھیے ٹیکنالوجی میں آج کل جھوٹی خبریں اور افواہ فییلانا یے سب کچھ جو ہے یے سب منع ہے ہمارے اسلام میں لیکن بہت سے ایسی نسل ہیں جو یے جھوٹی خبریں پھیلا دیتی ہیں جس سے کتنی زیادہ مطلب دہشت بڑھ جاتی تی ہے دہشت گردی لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں غلط اور حرام کنٹینٹ دیکھنا ایمان اور اخلاق کو نقصان پہنچاتا ہے مطلب سو ٹیکنالوجی کے فائدے بھی بہت ہیں اور ٹیکنالوجی کے نقصان بھی بہت ہیں
بالکل بالکل پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں کوئی کوئی ہمیں نیوز جاننی ہے کسی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے تو پہلے اخباروں کا انتظار کیا جاتا تھا کہ گھر میں کیا تو اخبار آئے گا یہ ریڈیو چلے گا تو کچھ پتا چلے گا یا جس کے گھر میں ہاں یا کسی کے گھر میں ٹی وی لگا ہے چھوٹا والا تو جب جا کے دیکھیں گے تب پتا چلے گا اب کیا ہوتا ہے اب ودن سیکنڈ کے اندر آپ نے یہاں سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کری کچھ بھی کیا سوشل میڈیا پے کیا ہو رہا ہے آپ کو چند سیکنڈوں میں پتہ چل جاتا ہے گھر بیٹھے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آنکھ بند کری اور آنکھ کھولی اور ہمیں جانکاری حاصل ہو گئی
آ ارے باجی آج بھی امی ابو صبح صبح اخبار کا انتظار کرتے ہیں اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ان کے دن کی شروعات تو صرف اللہ تعالی کے نام سے اور ایک اخبار سے ہوتی ہے اور صبح کی چائے ان کو تو یہی چاہیے
کیونکہ وہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں صبح کا نظارہ ا اور چڑیا چچا رہی ہیں چائے پیتے ٹائم اپنے اخبار کو پڑھنا تو ایک الگ ہی مزہ ہوتا اور فون میں کیا ہوتا ہے اپنا فون میں دو تین سیکنڈ دیکے اپنے امپورٹینٹ امپٹ سنی اس کے بعد اسے اسکپ کر دیا لیکن اخبار کیا ہوتا ہے اسے پڑھنے میں نا مزہ آتا ہے کہ چلو تھوڑا اور پڑھتے ہیں تھوڑا اور پڑھتے ہیں
جی یہی ہے کہ بٹ نا ٹیکنالوجی کی وجہ سے امی ابو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نا نماز اور فیملی اور دوسرے ذمہ داریوں سے نا گفلت ہو جاتی ہے کہتے ہیں اگر ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار سے جو ہمارا پورا دھیان اخبار پہ رہتا ہے اپنے با بوں پہ رہتا ہے اور ہم اچھے طریقے سے سے مطلب اپنے پورے پریوار کو خوش رکھ سکتے ہیں
بالکل بالکل
فائل یا انٹرنیٹ کی عادت اگر لگ جائے نا تو اس صحت اور وقت دونوں کو کھا جاتی ہے
بس یہی ہاں سب سے زیادہ وقت ضائع کی چیز ہے لیکن یہ کہ اگر درست طریقے سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو استعمال کرو گے تو یہ آپ کو آنے والے مستقبل میں کام ہی لائے گی اور آپ کو فائدہ ہی کرے گی
جی جی باجی بالکل درست فرما رہی ہیں میں آپ کی بات سے پوری طریقے سے سہمت ہوں
جی چلو ماش جی جی چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
خدا حافظ